اللہ علم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی انشاء اللہ سب ٹھیک ہے آپ سنائیں آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
بالکل ہمارے یہاں سب خیریت سے آپ فرمائیں آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
جی جی بالکل سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے یا سب خیریت سے ویسے ن میں یہ بول رہی تھی میں پستکالیہ جا رہی ہوں آپ چلو گے کیا
بالکل ہمیں پستکالیہ جانا کافی زیادہ بےحد پسند ہے ہم کو پستکالیہ وغیرہ کیونکہ پستک والا ج جانے سے دیکھا جائے تو کافی شانت واتاورن رہتا ہے تو ہماری پڑھائی لکھائی کافی اچھے سے ہو جاتا
جی جی بالکل گھر میں کیا ہے نا شور شرابا رہتا ہے بچوں میں اور گھر میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ج رہا کچ کچ رہتی ہے پڑھنے میں دقتیں آتی ہیں مسلیات کھڑے ہو جاتی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں نا پستکالے چلتی ہے وہاں پہ اچھے سے پڑھائی یا ہو جائے گی اور ہماری سمجھ میں بھی آئے گا وہاں پہ پڑھ کے
بالکل صحی فرمایا میں دیکھا جائے تو پستکالیہ وغیرہ تو جانا ہی چاہیے کیونکہ پستکالیہ وغیرہ جانے سے وہاں تو دیکھا جائے کافی سارے کتابیں رکھی رہتی ہے آپ اپنے آپ چاہو تو آپ اپنا کتابیں پڑھ سکتے ہو یا آپ کے پاس ٹائم رہتا پستکالے کی کتابیں وغیرہ پھ سکتے کافی اچھا رہتا شانت واتاورن میں آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی
جی بالکل بالکل بالکل بہت ضروری ہو گیا ہے ہاں بچ بچوں کے لیے پستکالیہ جانا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پھر پیسے نا ہاں ویسے نا دیکھا جائے نا تو وہاں کا وا اتاورن بہت شانت ہوتا ہے وہاں کا ماحول بہت شانت ہوتا ہے وہاں بچے اپنی اپنی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ہے نا اور وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں نا تو وہ سمجھ میں بھی آتی ہے اور ہمیں نا وہاں پہ انٹرنیٹ کی سویدھا ملتی ہے تو اور بھی ا چھے سے پڑھائی ہو جاتی ہے
بالکل صحی کہہ رہے وہاں پرہ دیکھا جائے تو انٹرنیھی سویدھا مل جاتی ہے شانت واتاورن رہتا پانی پینے کے بھی اچھا سویدھا رہتا فلٹر وغیرہ لگا رہتا ہے تو ساری چیزیں آرام سے مل جاتے تو کافی تو پڑھائی لکھائی میں بھی کافی زیادہ من لگا ہوا رہتا ہے ہمارا دیکھا جائے تو ہم ہفتے میں تو تین بار جاتے یہ پو کالے اور ہمارا اور ہمارا مان لو کہ پیپر وغیرہ آنے والا رہتا ہے پریکشا آنے والا رہتا ہے تو ہم روز ہی جاتے ہیں کالج کیونکہ گھر میں دیکھا جائے نا کچھ نہ کچھ کام میں ہمار ویست ہی رہ جاتے کام چلتا رہتا ہے شور شرابا رہتا شانتی نہیں ملتا ہے تو پڑھائی وغیرہ میں دیکھا جائے تو کافی رکاوٹیں آ جاتی تو اس سے اچھا ہم سوچتے ہیں کہ اکیلے نہ تو ہم اپنی باجی کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ پوھ کالج چلے جاتے ہیں وہ بھی اچھے سے پڑھ لیتے ہیں ہم بھی اچھے سے پڑھ لکھ کر آرام سے آتے ہیں
پھر یہ ہے نا ہمیں نا وہاں بہت طریقے کے مطلب کتابیں حاصل ہو جاتی تی ہے وہاں جا کے کتابوں سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے وہاں پہ ہزاروں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت کسی بھی سبجیکٹ کا پڑھنا ہو کسی بھی بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہو تو ہمیں مطلب وہاں بہت ساری پستکیں مل جاتی ہیں جن سے کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں وہاں بہت سارا مطلب یہ سمجھ لو پستکالم میں ہ کتابوں کا تو بالکل بالکل کھیانہ ہی ہوتا ہے
جی وہ صحیح کہہ رہ ہے جو بچے جو پڑھائی لکھائی میں جس کا زیادہ من لگتا رہتا ہے ان کے لی پوسٹک تو جنمت جیسا ہوتا ہے آرام سے لوگ پڑھے لکھے کر آتے ہیں وہاں پہ اتنے طرح کی طرح کی پستکیں رہتی کہ لوگوں کو جو چیز میں زیادہ روچی ہے اتہاس کے بارے میں ر رچی ہے بزنس کے بارے میں روچی ہے تو الگ الگ دیکھا جائے تو الگ الگ کتابیں رہتی ہیں تو اس میں سے نکال نکال کے لوگ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں اپنے پستکالی میں بھی آ گیا کہ ہم اپنے گھر میں بھی پستک لا کے پڑھ سکتے پھر کچھ دنوں کے بعد دے سکتے تو کافی اچھی اچھی سویدھا آ رہی ہے بھی سب چیز کا لعاب اٹھانا چاہیے
ہمم ویسے نا آپ کو کون سے طریقے کی کتابوں پڑھنا پسند ہے
دیکھا جائے تو سے کی کتابوں جیسے پرانے سمے کی کتابیں ہو گئی بزنس ریلیڈ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ سب پڑھنے میں تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے
بالکل
ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم لائبریری جا کے یہی ساری چیزیں کتابیں پڑھ کے تو کافی اچھا لگتا ہے اور کافی جان پراپت ہوتا ہے
بالکل دیکھا جائے نا تو آج کل ساری پڑھائیاں آن لائن ہو گئی ہیں پھر بھی مطلب ساری پڑھائیاں آن لائن ہو گئی ہیں بچے آن لائن پڑھنے میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو دیکھا جائے تو ویسے وقت کے حساب سے اور کتابوں کا بھی مہتو کم نہیں ہوا ہے انسان کی زندگی میں ہمیں کتابوں سے زیادہ کچھ حاصل ہوتا ہے بہت بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور کتابوں سے ہمیں پڑھائی سمجھ میں آتی ہے اور بہت مطلب اچھے سے پڑھائی ہو جاتی ہے
وہ تو شہر نہیں ہے آپ کو سہ دیکھا جائے تو ہر ویکتی کا ایک دوست ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کتابیں دیکھا جائے تو جس و کا متر نہیں ہوتا ہو اس کا متر کتابیں ہوتی کتابیں وغیرہ سے دیکھا جائے اتنے سارے گیان مل جاتے آنے والے بھویشہ میں کیا ہوتا سب کی جانکیا مل جاتی پچھلے بھویشے میں کیا ہو تھا کال جب بید گیا ہے سمے اس بھویشیہ میں کیا ہوا تھا کیسے لوگ بڑے بنے کیسے سائنٹسٹ بنے سب مہان مہان محان پوروشوں کے بارے میں جانکاریاں وغیرہ آرام سے مل جاتی یہ سب چیزوں کا بھی ہمیں جانکاری رہتی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کی بات سے تو سب چیز کی جانکاری تو ہونا ہمارے نہیں کافی زیادہ اچھی بات ہوتی ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمیں نا بہت ساریا جانکاریاں حاصل ہوتی ہے کہ کتابوں سے اور ہمیں نا اتحاسک اپنی دروہر پورن کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور وہ ہم جب اپنی جو وہاں سے اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ مطلب پوری کتاب پڑھ کے اٹھو اور انشاء اللہ بے حد ہی خوبصورت لگتا ہے یہ سمجھ لو کیا کہتے ہیں اس کو کہ جو ہم آن لائن پڑھائی پڑھتے ہیں نا اس سے زیادہ بہترین خود کے منہ سے پڑھنے میں اور کتابوں میں زیادہ اچھا لگ کا سکون ملتا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ دیکھا جائے لوگ آن لائن بھی ہو گیا پھر بھی لوگ پستکالے جاتے اپنے پستکال وغیرہ پڑھتے وہاں پہ پستک وغیرہ پڑھتے وہ کافی اچھے سے رکھے وغیرہ رہتا لوگ سرکار بھی اتنا دیتی ہے تو لوگ بھی ان کا فائدہ وغیرہ اٹھا رہی ہے نئے نئے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر دیکھا جائے تو چھوٹا ہی پستکالیہ تھا پھر اس کو توڑ کے بہت بڑا پستکالیہ بنایا گیا ہے وہاں پر ساری چیز کی سویدھا ہے لوگ جاتے ہیں پڑھائی کرتے یہ کافی زیادہ اچھا لگ
ہاں بالکل تعلیم کے معاملے میں مطلب سرکار بھی بہت زیادہ وہ مطلب کر رہی ہیں جگہ جگہ پر پستکالے کیونکہ بچے آگے بڑھے پڑھے ہیں اور کیونکہ آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے نا تو بچے جو کتاب نئی بازاروں سے حاصل کر پاتے ہیں پیسوں کے اس میں آرتھک است کے بعد سے تو مطلب پستکالوں میں جا کے ہم پڑھ سکتے ہیں اور آج کل تو اتنا بھی سویدھا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی پستک ہمیں گھر لے آؤ کتاب وغیرہ تو ہم اس میں سے اچھے سے پڑھائی حاصل کر کے پھر اس کو دوبارہ سے رکھ کے آ سکتے ہیں اور وہاں کے جو وہ لائبریرین ہوتے ہیں نا وہ اچھی مل جائے تو بچوں کے لیے چار چاند لگ جاتے ہے پڑھائی میں یہ سمجھو کہ ان شاء اللہ بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں وہاں جب وہ سمجھانے والے لائبریرین مل جائیں اچھے سے تو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ بات تو بالکل سچ ہی کہی ہے جی جس کی آرتک استیتی اچھی نہیں رہتی ہے تو پستکالیہ وغیرہ میں دیکھا جائے تو ریل وغیرہ میں کتابیں وغیرہ مل جاتی ہے کچھ سمے مل جاتا ہے پڑھنے وغیرہ کا تو وہاں سے بھی بچے بک لے کر آتے گھر میں بھی پڑھائی کرتے ہیں اچھے سے ان کی پڑھائی ہو جاتی ہے سب سے اچھا تو تب لگتے جب پریکشا کا سمے رہتا تو پستکالے دیکھا جائے تو سب کے لیے جنتوں سے کم نہیں رہتا ہے سب آرام سے جاتے شانتی ماحول میں پڑھتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بالکل اور آج کل تو کیا بولتے ہیں ہر پنچایت میں ہر ڈسٹک میں ہر اسکول میں پستکالوں کا چلن ہو گیا ہے بچے اس کو مطلب بڑھ چڑھ کے اس میں باگ بھی لے رہے ہیں پستکالوں میں پڑھنے کے لیے الگ سے ٹائم نکال رہے ہیں الگ سے وقت نکال رہے ہیں اپنی روز مرہ کی پڑھائی سے ہٹ کے تو بچے اچھے سے پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ان کو اچھا مطلب تعلیم حاصل ہو رہی ہے پستکالوں میں سے ان شاء اللہ بہت سرکار بھی موہیا کراری ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل پانچ کلو میٹر کے اباب میں جا کے دیکھو تو پستکالیہ بن رہا ہے سرکاری اسکولوں میں بھی پستکالیہ ہو گئے ہیں
بالکل صحی فرما گیا اب دیکھا جائے تو ہر جگہ جگہ پستکالیہ کر ہے آپ نے یہ بات تو بالکل صحی کہی تو کالے ہے تو سارے بچے لوگ سمے نکال کے پستکالے بھی جاتے ہیں پڑھتے بھی ہے اور ایسا نہیں کہ مستی وغیرہ کرتا ہے سب لگ بچے دیکھا جائے دھیان اپنی پڑھائی لکھائی کرے تو کافی اچھا لگتا ہے کافی زیادہ سویدھا ہی ہونے لگ گئی تو سارے بچے بھی اٹھا رہے اب بڑی بڑی اسکول وغیرہ میں دیکھا جائے تو پستکالیہ بن گیا چھوٹے چھوٹے بچے لوگ جو پہلے دوسری ککشا میں وہ لوگ بھی پستکالے جاتے اپنے حساب سے چھوٹے چھوٹے کے حساب سے کتابیں وغیرہ لے کر آتے ہیں پڑھائی کر تو کافی اچھا لگتا ہے کہ لوگ کے پستکالے کا مہتب کتنے اچھی طریقے سے جانتے ہیں سب اپنا سمے نکال کے
بچوں کی زندگی میں تو پستک پستکوں کا ابھاؤ کبھی کمی نہیں ہوگا کیوںکہ شروع سے لے کر اور کتنے بھی بڑے ہو جاؤ کتنی بھی بڑے بڑی پڑھائی کر لو پر پستکوں میں سے ہی ا سیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے پستکوں کا بھی ابھاؤ کبھی کم نہیں ہوگا ابھی آن لائن بےشک پڑھائی ہو گئی ہے پر پستکالے ابھی بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ پستکالے کھل رہے ہیں نئے نئے پستکالے نئی نئی سویدھاں کے ساتھ ک کھل رہے ہیں کم کم مطلب فیس کے ساتھ کھل رہے ہیں ہمیں بہت سرکار سویدھا مہیا کرا رہی ہے پستکالوں کو لے کر کیونکہ بچے آگے بڑھے اور پڑھے
بالکل صحی کہہ رہے ہے بہت ہمارے آنے والے بوشیہ کے لیے سرکار بھی ہمیں مدد کرے اچھے سے سمے نکال کے پڑھائی لکھائی پر دھیان دیتا ہمارے لیے بھی کافی زیادہ اچھا ہے
جی جی بالکل بالکل پستکالوں کا مہتو آج بھی کم نہیں ہے اگر ساری پڑھائیاں آن لائن ہو گئی ہیں نا سارے کام ورک ا آن لائن ہو گئے نا تو پستکالوں کو پستکوں کا تو مہتو آج بھی ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہے
بالکل سہی فرمارہی ہے بلکل بالکل پستکالے ہمارے جیوں کا سب
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے مجھے آپ سے گپتگو کر کے بہت اچھا لگا شکر
کافی اچھا لگا اللہ حافظ